وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو
میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا کیوں نہ آج تمہیں کال کر کے تھوڑی لمبی بات چیت کی جائے آج کل کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں
ہاں یہ تم نے بالکل سچ کہا ہماری کافی عصرے سے سکون سے بات نہیں ہوئی تھی میں تو بس گھر کے کاموں اور آ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں تم سناؤ اج اچانک سے میری یاد کیسے آ گئی
بس آج صبح سے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال بار بار آ رہا تھا میں نے سوچا اس بارے میں تم سے بات کروں کیونکہ تم ہمیشہ ہر مسئلے پر بہت گہرائی سے سوچتی ہو کیا تمہارا اس وقت بات کرنے کا موڈ ہے
ہاں کیوں نہیں میرا موڈ بھی بالکل ٹھیک ہے اور اس وقت میں سارے کاموں سے فارغ ہو بیٹھی ہوں بتاؤ ایسا کیا خیال آیا تمہارے دل میں جس نے تمیں اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا میں تمہاری بات سننے کے لیے بالکل تیار ہوں
دراصل آج صبح جب میں اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو میں نے دو مختلف مناظر دیکھے ایک طرح ایک قیمتی اور بڑی گاڑی میں کچھ لوگ جا رہے تھے جو بہت خوش اور پرسکون لگ رہے تھے اور دوسری طرف ایک غریب مزدور بوجھ اٹھائے پسینے میں شرا شرا شرابور چلا رہا تھا یہ دیکھ کر میرے دل میں امیروں اور غریبوں کی زندگی کا مواز نا شروع ہو گیا
او یہ تو واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر سو چا جائے تو انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے امیری اور غریبی کا یہ فرق ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور تعلق سچ ہے تم نے انہیں دیکھ کر کیا سوچا تم ان دونوں کی زندگی میں کیا فرق نظر آیا
مجھے لگتا ہے کہ امیروں کی زندگی کتنی آسان اور خوبصورت ہوتی ہے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی جو چاہے خرید سکتے ہیں جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی سہوولت ہوتی ہے انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا پکے گا یا اگلے مہینے کیا کرایہ کہاں سے آئے گا
تمہاری بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کے پاس زہر وتان ہر سہولیات ہوتی ہے مگر کیا تمیں واقعی لگتا ہے کہ پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے میری نظر میں غریبوں کی زندگی اگرچہ مشکلات سے بڑی ہوتی ہے لیکن ان کی دلوں میں جو سکون اور جو سکون اور آپس کا پیار ہوتا ہے وہ اکثر امیروں کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے
یہ تو تم ایک روایتی بات کر رہی ہو سکون تو تب ہی ملتا ہے نا جب پیٹ بھرا ہوا ہوا اگر ایک غریب کے گھر میں بچہ بیمار ہو اور ان اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو تو وہ سکون کہاں سے لائے گا امین آدمی کم از کم بہترین حفاظت اور علاج تو کروا سکتا ہے ان سے اس کا پیسہ اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے
میں تمہاری اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ علاج اور تعلیم کے لیے پیسہ ضروری ہے لیکن ذرا دوسرے رخ بھی تو دیکھو امیر لوگ دن رات اس فکر میں رہتے ہے کہ ان کے پاس پیسے کہیں ڈوب نہ د جائے ان کی دولت کم نہ ہو جائے وہ آپس کے رشتوں کو بھول کر صرف پیسے کے کے پیچھے باگتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پر سچی ہنسی نہیں ہوتی
لیکن کیا غریبوں کے پاس سچی ہنسی ہوتی ہے ایک مزدور جو سارا دن دھوپ میں محنت کرتا ہے شام کو جب وہ تھکا ہرا گھر لوٹتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں آتا آٹا ختم ہے تو کیا وہ ہنس سکتا ہے اس کی زندگی تو بس ایک دل دل ہے جس سے نکلنا اس کے لیے تا حیات ممکن نہیں ہوتا
تم نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی تھک کان اور فکر بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس غریب کے گھر میں جب سب مل کر ایک روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو ان میں جو اتحاد اور خلوص ہوتا ہے وہ لافانی ہوتا ہے امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں مگر ہر کوئی اپنی موبائل میں مصروف ہوتا ہے یا پھر ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے
چلو اگر حسد اور موبائل کو چھوڑ بھی دے تو یہ سوچو کہ امیر لوگ اب اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلواتے ہیں ان کے بچے بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں اور مستقبل میں مزید کامیاب بنتے ہیں جبکہ غریب کا بچہ بچپن سے ہی مٹی میں کھیلتا ہے اور بڑا ہو کر وہی مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا یہ نا انصافی نہیں ہے
یہ بالکل نا انصافی ہے اور اس پر دل بہت دکھ ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے امیر کے بچے اکثر سہولیات کی خسرت کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں انہیں محنت کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ہر چیز پکی پکائی ملتی دوسری طرف غریب کا بچہ مشکلات دیکھ کر بچپن میں ہی سمجھدار اور با بے خبر ہو جاتا ہے مج وہ زندگی کی سچائیوں کو بہتر سمجھتا ہے
یہ بات تمہاری کچھ حد تک مان دیتی ہوں کہ غریب کے بچے میں برداشت زیادہ ہوتی ہے مگر ایش او ارام کی زندگی کا کوئی موازنہ نہیں ایک امیر ادمی نائے کپڑے پہن تا ہے صاف ستھرے گھر میں رہتا ہے ٹھنڈک اور گرمی سے بچتا رہتا ہے جبکہ غریب گرمیوں میں پنکھے کے بنا اور سردیوں میں بستر کے بنا گزارا کرتا ہے یہ فرق تو بہت واضح ہے
فرق تو ہے اور یہ فرق دیکھ کر ہی ہمارا دل دہل جاتا ہے لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ امیر لوگ انہیں سہولیات کے عادی ہو کر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ان کے جی ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ غریب ہر حال میں ڈال ڈل جاتا ہے اس کی قوت برداشت اور اس کا صبر اسے ہر طوفان سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے
صبر تو بچارے غریب کی مجبوری ہے اگر اس کے پاس ا تیار ہو تو کیا وہ اس مشکل زندگی کو چنے گا ہر غزنہیں ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے کیونکہ دولت انسان کو عزت اور طاقت دیتی ہے معاشرے میں امیر کو لوگ سلام کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں جب کہ غریب کی آواز کوئی نہیں سنتا اس کی کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی
یہ تم نے معاشرے کی سب سے تلق حقیقت بیان کی ہے ہمارا معاشرہ واقی انسان کو نہیں اس کے جیب کو دیکھتا ہے مگر یہ غلطی معاشرے کی ہے غریبی کی نہیں عزت کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ اطلاق سے ہونا چاہیے بہت سے امیر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت تو ہوتی ہے پر اخلاق بالکل نہیں ہوتے اور لوگ ان کی پیٹ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں
یہ تم نے صحیح کہا کہ پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے پر ان کے سامنے تو سب جھکتے ہیں نا چاہے خوف سے جھکے یا لالچ میں کام تو ان کا نکل جاتا ہے غریب ادمی تو کسی سرکاری دفتر میں چلا جائے تو اس کی کوئی سن و ہی نہیں ہوتی اس کو گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے دولت انصاف کو ایک حفاظتی ڈال دیتی ہے جو اسے ہر مشکل سے بچات تی ہے
ہاں وہ حفاظتی ڈال معاشرے اعتبار سے ضرور ہوتی ہے مگر کیا وہ ڈال ڈال دلوں کی بے سکونی سے بچا سکتے ہیں میں نے ایسے کئی امیر لوگ دیکھے ہیں جو رات کو سونے کے لیئے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی انہیں دھوکا نہ دے یا ان کو کوئی قریبی قریب ان کا دشمن نہ بن جائے ان کے دلوں میں حفاظت کا احساس نہیں ہوتا
اور غریبوں کو کیا ڈر نہیں ہوتا انہیں چوروں کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن انہیں اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ اگر کل انہیں کام نہ ملا تو ان کے بچے بھوک کھسو جائیں گے یہ ڈر نیند کی گولی کے ڈر سے کئی زیادہ بھیانک ہیں ہے وہ کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے
تمہاری یہ بات میرے دل کو لگی ہے بھوک کا ڈر واقع انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اس معاملے میں امیر واقعی خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس کھانے کی فراوانی ہوتی ہے مگر کیا یہ فراوانی انہیں اسراف اور نا شکری کی طرف نہیں لے جاتی وہ کھانا ضائع کرتے ہیں شادیوں اور دعوتوں میں اتنا کھانا پھینک دیتے ہیں جتنے سے کئی گغریبوں کا پیٹ بھر سکتا ہے
یہ تو انسان کی اپنی عادت پر منحصر ہے سب امیر ایسا نہیں ایسے نہیں ہوتے بہت سے امیر لوگ خیرات بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اسپتال اور مدرسے بنواتے ہیں اگر امیر لوگ نہ ہو تو گغریبوں کو نوکریاں کون دے گا یہ کارخانے یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ سب امیروں کی وجہ سے ہی تو ہے جہاں غریب کام کر کے اپنا رذک کماتے ہیں
یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نظام چلانے کے لیے سرمایہ خیری ضروری ہے لیکن اس سرمائے کے پیچھے مزدور کا خون پسینہ ہوتا ہے امیر لوگ اکثر غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں انیں محنت کا پورا صلاح نہیں دیتے کام اجرت پر زیادہ کم کروا دیتے ہیں اگر امیروں ا باقی انسان انصاف سے کام لے تو معاشرے سے غریبی کا کافی حد تک کام خاتمہ ہو سکتا ہے
چلو کرتے ہیں بات اللہ حافظ
اللہ حافظ